وعلیکم السلام وعلیکم السلام
مجھے لگا میں عشرت کی جیسی ہو گئی
کیسی
کسی کو کال ہی نہیں لگ رہا تھا عشرت کا
اچھا
تو مجھے لگا کہ میرا بھی میرا بھی لگ رہا فون ویسے ہینگ ہو گیا کیا
نہیں بارش کا ٹائم میں نا تو سرور ہے نا برابر چل نہیں رہا ہے
ہوں
سروے ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے
اچھا
ہوں اب اس دن تو ہم لوگ کے وائی فائی والے نے میسج کر دیا تھا سروے ڈاؤن رہے گا پہلے ہی میسج کر دیا کیونکہ فون کرے گے تو تو فون کرتے ہیں نا اس کو کہ وائی فائی نہیں چل رہا ہے نیٹورک نہیں آ رہا ہے تو اس نے ہم لوگ کوئی فون کرنے سے پہلے اس نے وہاں سے فون کر کے بول دیا
ہاں وہ نہیں اس کا یہ رہ تا ہے نا وہ نیٹ نہیں چلتا برابر تو ہاں وائی فائی والے لوگ ہیں نا خود ہی فون کر کے بول دیتےا کیا نہیں چل رہا ہے بول کے
ہاں کیونکہ جتنے لوگ ہیں نا بارش کے ٹائم میں گھر میں پڑے
کیا کریں گے
گھر میں پڑے پڑے کچھ کام نہیں وائی فائی فون اور ٹی وی چلاتے تو جب چلتا نہیں ہے تو سب لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں ا بس اسکول چالو ہے نہ بچے لوگ کے
ہاں اسکول آ چالو ہے نا کل تو کل کیا پتا کل چھٹی تھی کیا
نہیں کل پرسوں اسکول سے میسج ہی نہیں آیا تو سر کو ہم لوگ نے تو پرسنل ہم گروپ میں میسج نہیں آیا تو ایک دن پہلے وہ میسج کریے سر کو تو سر نے بولے کہ ابھی کوئی اپڈیٹ آئی نہیں ہے بتاتا ہوں پھر اپ ڈیٹ آئی چھٹی کی
اچھا
تو میسج کیا چھٹی ہے دوسرے دن ہم لوگ نے یہاں سے گروپ میں میسج نہیں آیا سر کو بھی میسج کی نہیں اور پھر گئی نہیں اٹھ کے وہ
اچھا
اٹھ کے گئی نہیں تو صبح میں اٹھے را ب باپ آئے کام پہ سے تو سونے کت تیاری اب نائٹ کر کے ہے تو سوئیں گے سونے کی تیاری کریں گے تو سر نے فون کیا آٹھ بجے بول تا ابھی کے ابھی بھیجو میں لی ہاں ٹھیک ہے بولتا کیوں نہیں بھیجے میں نے لی کچھ اپڈیٹ ائی نہیں اس کے لیے میں نے بھی بیجی نہیں
اچھا اچھا
تو بولے اچھا ٹھیک ہے ابھی بھیجو اس کو ابھی ریڈی کرو وہ نانی اتنے لمبے لمبے بال ہے چوٹی بن کے یا پوری تیار تو پوری ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے تو جاتی ہے نہیں تو جاتی نہیں ہے اس کو دو چوٹی ربن کی ہیر بینڈ جوتا موجا سب اب اتنی دیر میں پھر آیا سر کا فون سر نے بولا کیا کروں اس کا پرسنٹ ہی ڈالوں بھیج رہے کیا نہیں میں بولی وہ چھوٹی باندھ رہی ہے رک جاؤ بال باندھ رہی ہے پرسنٹ ہی ڈال تو آ رہی ہے پھر باپ تو گئے نہیں چھوڑنے بھائی گیا چھوڑنے بھائی چھوڑا کل اس کو بھائی کو دیکھ کے اس کا سر اور ہل جاتا اس کا
ہا۔ ہا۔ ہا
ہاں شرین کا بھائی ہے یہ شرین کا بھائی ہے یہ
ہا۔ ہا۔ ہا
ہوں
گیا کام پہ گیا
بولتا ہے اتنا ڈینجر بھائی ہے توبھی شیرین کو ڈر نہیں لگتا اتنا ڈینجر تیرا بھائی ہے توبھی تو کچھ بھی کرتی مارکھانے والا کام
غصہ کر تیز نہیں ہے نا پھر اس کے جیسا
ارے باپ رے تو نے غصہ ہی کہاں دیکھی ہے اس کا یہ بچے لوگ میرے ڈور میٹ پورے ستیا ناش کر سار وہ اماں کی مشین بھی گئی رے ڈرائر بنوائے تھے کیا بنوائے تھے اس کا ابھی کچھ دن پہلے
میں نا پانی نہیں کیا لیک ہوتا ہی رہتا تھا اگر اپن ادھر پانی بھرتے تھے تو تو نہ وہ پانی ادھر بھی جاتا تھا تو وہ نا فیروز نے مطلب اس نے نا سولہ سو روپئے کچھ لیا تھا میکینک نے بنانے کا اور وہی بول دیا تھا کہ بہت سال ہو گئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنے دن چلے گا میں بولی نا اتنا مہنگا سامان ڈال رہے پھر اس کی گارنٹی بھی دونا تو بولا ایک مہینہ بہت سے بہت دو مہینہ دو تین مہینے کی کی گارنٹی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ کی نہیں دے سکتا ہوں تو چھ مہینہ ہو گیا اس کی لڑکی جب ہوئی تھی تو جب بھی کچھ ایسا ہاں چھوٹی والی ہوئی تھی نا جبھی کا کچھ وہ ہے کام لگ رہا میرے خل سے تو وہی آٹھ مہینے کی ہو گئی نا تو وہ تو ہو گیا تین مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا نا تو پھر ابھی کیا بول سکتے ہیں مشین والے کو میں تو بول رہی دونوں مشین اب فیروز کو بول دونوں مشینیں نا نکال دے بھنگار نہیں اور دونوں بھنگار میں نکال کے نا دونوں دے کے باس کو ان کو بھائی کو بول کے نا سیکنڈ ہینڈ میں لے لے
سیکنڈ ہنڈ میں لے لوں ارے بات سن جو پھر اس کی مشین ہے بیس ہزار پانچ سو کی آئی ہے
ہوں
ایک انسٹالمنٹ بھر دیا ہے
ہا
سترہ سو روپئے پروسیسنگ فیس بھرا
ہوں
بیس ہزار پانچ سو ہی آیا بھرنے خالی وہ پروسیس کا سترہ سو روپے جو لوگ نے لیے سترہ سو تیئیس کچھ روپیہ لیے ہے اس کا
ہاں ہاں
اب اس کی عورت کو مشین آری نہیں ہے پسند
بہت بڑی ہے بولتے وہ مشین
اگر ارے وہ بڑی ہے لیکن اماں کیا بولتی تھی پندرہ پندرہ دن نا کپڑے نہیں دھوتی
پندرہ پندرہ دن کپڑے نہیں دھوتی لیکن وہ کیا کرتی معلوم ہے بچے لو کے جیسے نہیں کیا کپڑے اما جیسے بڑے لوگ کے نہیں دھوتی جلدی لیکن کیا کرتی معلوم میں فیروز کے اور بچے لوگ کے جلدی دھوتی
اما ابا
ہاں یہ لوگ کے نکلتے بھی نہیں نا زیادہ کپڑے اس وجہ سے وہ لوگ کے جلدی نہیں ابھی ایک جوڑا کیا دھوئے گی
ہاں
الگ ڈالتی نا وہ الگ خود کے کپڑوں سے الگ ڈال
اماں بولتی پہلے
نہیں تو ابا کے اور بھائی کے کپڑے ڈال دیتی وہ ساتھ میں دھونے کے لیے لیکن آئینہ امما کے ہٹا دیتی کپڑے
ہاں تو میں نے کیا حساب سے لیے بازو ارے فیروز کے بھی آٹھ آٹھ نو نو پینٹ جمع کرتی ہے وہ
ہمم آٹھ آٹھ نو نو تو جمع کیسے بتا رہی نا تجھے دیکھ صبح وہ ٹریک پینٹ کر کے رکھے جات ہے تو وہ واپس پہنتا نہیں ہے پھر پینٹ پہن کے جاتا ہے وہ پینٹ اتار کے پھینکتا ہے اور دوسرا پائجامہ پہن تو پھر اس کے ایک دن میں تین دو پیزامے تین ہاں دو پیزامے ایک پینٹ نکلتے تو دو سے تیسرے دن میں اس کے اٹٹ نو نو پینٹ تو ہوئیں گے ہی نا پھر
ہاں تو بات سنو آج نو پینٹ ہے نا ایک سات مشین میں ڈالیں گے نا وہ نو مشین میں آٹھ نو پینٹ آرام سے دھلے گی
اب میں کو اتنا ٹینشن میرے کپ ڑے میرے کپڑے دھل رہے نہیں دھل رہے نہیں اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی میں سوچی نہیں کیا میں نے پوری مشین کے کپڑے فنش کری کیونکہ جب سے آمن جامن میں بزی ہو گئی تھی نا میں بہت آون جامن کے چکر میرے کو کیسا جم نہیں رہاتا دھونے دھانے کے لیے اب میں نے جب میرا ابھی آون جاون بالکل ابھی یہ ہو گیا جانا پڑ نہیں رہا ہے تو میں نے بھیا کپڑے اور میرے یہ تکے کے کور گدے کے کور اور وہ بڑے والا وہ جو آگے نہیں کہ وہ ایک چپکلی مر گئی تھی
وہ لاسٹ ٹائم پے نا ابھی جو کپڑے دھوئی میں دو دن پہلے
ہمم
تو کالین ڈالی بچاری میں نے کپڑے نہیں دھوے زیادہ میلی چھوٹی والی نے کیا کی بستر میں پیشاب کر دی بارش تھی ٹنھڈی تھی پنکھے کہ اگے سوئی رات بھر میں دو تین بار پیشاب کر دیا اور اس میں بانس بہت آ رہی تھی تو ملی شیری میں بھی آج نہ نیی دوسری کالین بچائے یہ والی اپن دھو لے گے ارے وہ چالین ڈالنے سے پہلے ہی جو دو پینٹ تھے اور اسکے بچے کے میرے دو پینڈ تھے وہ سب ڈالی میں نے ڈرائر میں ڈالی دو بار کے ڈرائر ہوئے تیسری بار دالی وہ ڈرائی نہیں ہوئے اب کالین اس کے اندر
ہوں
تھوڑے تھوڑے ہی ڈالتی میں زیادہ کپڑے بھی نہیں ڈال دیتی اس میں کیونکہ دھلتے اس میں زیادہ کپڑے لیکن سوکھتے نہیں دھلنے کے حساب سے ڈرائر چھوٹا ہے دو بار میں ڈرائی کرنا پڑتا
ہاں
دو بار میں ٹرائی کریں گے نہ تو ہوتے وہ
ہوں ہوں
ایک بار دھلے گی دھوئے گے نا تو دو بار میں ڈرائر میں وہ فنش ہوتی
ہاں ہاں ہاں
تو پھر وہ دو بار میں ڈالی میں نے تیسری بار تھوڑے سے ہی تھے وہ والے ڈالی گھوم ہی نہیں تو پھر نکال کے بالٹی میں رکھی قالین ڈالی قالین گھمائی قالین ہو گئی تو قالین میں دو تین پانی اس کے گندا پانی سب نکال دی مشین میں سے اب اتنی بڑی قالین نکال بھی کیسے کگالوں
ہاں
دو تین پانی چالو پانی میں نا نل پانی ٹانکی میں لگا ہوا تھا دو تین پانی فٹافٹ فٹافٹ نکال کے اس ہاں لیکن پانی نل چالو کری اور
چالو ہے نا
ہاں اس کا ڈرائر چالو ہے لیکن میں ابھی وہ پوری کھینچ کے ادھر کنیکشن کے لیے پانی نکالنے کے لیے ادھر لے کے جانا پڑے گا نا
ہوں نہیں ابھی وہ موٹی قالین تھی کیا کریں
تو اس سے پوچھوں گی بھائی کیا کرتا نہیں سمجھ میں آ رہی تو دے دے مشین وہ دوسری لے لے اس پہ ابھی ہفتہ بھیا چار چھ مہینہ چلاؤ ہے نا جب تک میرا کوئی بھی ہفتہ ختم نہیں ہوتا ہ اب وہ مشین پھر ادھر آئے گی کیسا
نہیں تو میں ٹی وی کے لیے بولی تو میرے کو بولتا نہیں دوں گا میں کچھ بولی مل نے نہیں دے گا بول رہ تو جانے دی میں بولی مت نہیں دیتا ٹی وی میں بولی نا بڑا ٹی وی ودنستام
جونی والی ٹی وی جو اماں کی ہے نا وہ نہیں لے گی تو ہی بہتر رہے گا
نہیں تو پھر یاد آیا کہ وہ اینڈرائڈ نہیں ہے
ہاں ہاں
پھر میرے کو یاد آیا میں بولی اینڈرائیڈ نہیں ہے میں بولی نہیں چاہیے بس بولی اس کو میں
ہ اینڈرائڈ نہیں ہے وہی تو مست لہ اس کا اس میں جو اپن چلاتے نا اپنی ٹی وی
ہاں
وہ نہیں چلے گا
یہ اللہ یہ تو اینڈرائڈ ہے ہی نہیں کیے کے لیے لوں میں اس سے خالی فوگٹ میں خوشبو وہ ایک پھر مشین لانا پڑتا تھا میں کو ایک ساڑے
ہاں پھر وہ مشین لگ لگانا پڑتا ہے اس کے بھی اچھے خاصے خرچے اس کے بھی اچھے چل میں لگا رہی روں جا ذرا اور ہیلو وہاں سے کٹ کر نا نہیں ہو رہا ہے یہاں سے
ہیلو
وہاں ںسے کٹ کرنا یہاں سے
ناو ریا ہے ناو ریا ہے
نہ ہو